ہیلو
ہلو ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہو آپ
میں ٹھیک ہوں آپ سنو
تو میں بھی ہے
ہوں آج کل میں فٹنیس پر کافی فوکس کر رہی ہوں
بالکل پہلے میں ایکسرسائز نہیں کرتا تھا لیکن اب روز واک اور ورک آؤٹ کرتا ہوں
اچھا روز کتنی دیر ورک آؤٹ کرتے ہو
بہت اچھا میں بھی صبح تیس منٹ واک کرتی ہوں
ہ واک ہیلتھ کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے انرجی بھی بڑھ جاتی ہے
ہاں وہ تو ہے اور موڈ بھی فریش رہتا ہے
ہ بالکل صحیح بولا آپ نے فٹنس سے باڈی کے لیے نہیں مائنڈ کے لیے بھی امپورٹینٹ ہے
ہوں آپ ڈائٹ بھی فالو کرتے ہو
ہاں کوشش کرتا ہوں کہ ہیلدی کھانا کھاؤں اور جنک فوڈ کم سے کم
ہ یہ سب سے مشکل کام ہو جاتی ہے لیکن ڈائٹ کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے
صحی کہا لیکن اگر گول کلیئر ہو تو ڈسپلن آ جاتا ہے
ہاں وہ تو ہے آپ کا فٹنیس بول کیا ہے
کیا
آپ کا فٹنیس گول کیا ہے
ہ میں فٹ اور ایکٹو رہنا چاہتا ہوں صرف ویٹ لاس نہیں اوور آل ہیلتھ امپروو کرنا چاہتا ہوں
بہت اچھا گون گ ہے لوگ اکثر صرف ویٹ پر فوکس کرتے ہیں
ہاں جبک فٹنس کا مطلب اسٹیمینا فلیکسیبلٹی اور اسٹرینٹ بھی ہوتا ہے
ہاں صحی کہا میں بھی اب اسٹریچنگ شروع کرنا چاہتی ہوں
ضرور ضرور کرو اسٹریچنگ سے باڈی فلیکسیبل رہتی ہے اور انجری کا رکک کم ہوتا ہے
اچھا جم جانا بہتر ہے یا گھر پر ورک آؤٹ
دونوں کے اپنے فائدے ہیں جم میں اکوپمنٹ زیادہ ہوتے ہیں لیکن کہ گھر پر کنسسٹینسی مینٹین کرنا آسان ہو سکتا ہے
ہ میں فی الحال گھر پر ہی ورک آؤٹ کرتی ہوں
یہ بھی بہت اچھی اچھا ہے ضروری بات ریگولر رہنا ہے
ہاں وہ تو ہے فٹنس کے لیے نیند کتنی امپورٹینٹ ہے
بہت زیادہ اگر نیند پوری نہ ہو وہ تو باڈی ریکور نہیں کرتی
اچھا میں کوشش کرتی ہوں کہ کم از کم سات سے آٹھ گھنٹہ سویا کروں
ہاں یہ تو آئیڈیل ڈیوریشن ہے میں بھی اس روٹین کو فالو کرتا ہوں
ہوں پانی کتنا پینا چاہیے
عام طور پر دو سے تین لیٹ لیکن یہ ویدر اور ایکٹیویٹی لیول پر ڈیپینڈ کرتا ہے
گرمی میں تو واقعی زیادہ پانی پینا پڑتا ہے
بالکل ہائڈریشن فٹنیس کو بہت امپورٹنٹ اسز تا
اچھا تم ورک آؤٹ کے بعد کیا کھاتے ہو
اکثر فروٹ ایک اور پروٹین والی چیزیں
مجھے لگتا ہے مجھے بھی اپنی ڈائٹ تھوڑی بیٹر کرنی چاہیے
چھوٹی چھوٹی ہیلت ہیبٹ سے بہت فرق پڑتا ہے
ہاں بالکل فٹنس ایک دن کا کام نہیں ہے لائف اسٹائل ہے
ہاں میں بھی اس بات پر یقین رکھتا ہوں
ہ آج بہت اچھا رہا میں نے ا ہاں پہلتی تھی لیکن اب پہلے سے بہتر فیل کرتی ہوں
ہیلو میری آواز آ رہی ہے ہلو
ہاں آئی آئی
ہاں آپ نے کیا بولا
ہلو
ہیلو آپ بولو کیا بول رہے ہو
ہاں آج بہت اچھا رہا میں نے بیس منٹ جگنگ کی اور پر اسٹرریچنگ بھی
اچھا
بہت اچھی بات ہے اپنی فٹنیس پہ دھیان دینا چاہیے سب کو دینا چاہیے
ہمم پہلے میں جلدی تھک جاتی تھی لیکن اب پہلے سے بہتر فیل کرتی ہوں
ہاں کیونکہ آپ ریگولر ریگولر روز اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں ایکسرسائز کرو گے نا تو آپ کا اسٹیمینا اور آپ کا ڈوریشن جو ہے نا وہ بڑھ جائے گا تو اس وجہ سے آپ بہت کم تھکو گے
ہاں صحیح کہا آپ آج آپ نے کیا ورک آٹ کر کے آئے
ویسے تو آج تو بیک ڈے تھا تو جم میں ایسا بیک کر کے آیا
اچھا ایک سوال تھا کی گارڈی اور اسٹرینتھ ٹریننگ دونوں ساتھ کرنا ضروری ہے
لیکن آپ کا گول کیا ہے آپ کو
اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے
ہ مجھے لگتا ہے مجھے بھی تھوڑی اسٹرینھ ٹریننگ شروع کرنی چاہیے
ہ بالکل بکل کرنی چاہیے لیکن خاص کر کے اسٹینپ ٹرینگ صرف بولتے کہ باڈی بنانے کے لیے ہوتا ہے یا پھر بس ایسے ہی ہوا ہوا بازی میں ایسے ہی بولتے رہتے کہ اسٹ ٹرینگ کرنی ہے باڈی بنانی ہے ایسا نہیں ہوتا آپ اگر اچھا ورک آؤٹ کرتے ہو اچھا کچھ بھی ڈائٹ وائٹ لے کے اچھا کر رہے ہو ورک آؤٹ تو آپ بہت مطلبم آپ کا ایج بھی بہت کم دکھے گا اور آپ زیادہ ینگ دکھو گے
ہ بالکل تو پشاپس اور اسکویڈس باڈی ویٹ ایکسرسائز میں آتے ہیں نا
ہاں بالکل آتے ہیں اسی میں آتے ہیں
اچھا تو فٹنیس جرنی میں سب سے مشکل چیز آپ کے لیے کیا آتی
میرے لیے لیزینس کو ہرانا سب سے مشکل تھا
ہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کبھی کبھی وورک آؤٹ کا بالکل دل نہیں کرتا
ایسے دنوں میں خود کو صرف دس منٹ ورک آؤٹ کرنے کا ٹارگیٹ دیتا ہوں
اور پھر
پھر اکثر دس منٹ کے بعد موٹیویشن آ جاتی ہے اور پورا ورک آؤٹ ہو جاتا ہے
ہوں یہ آئیڈیا مجھے پسند آیا
ہ سوشل میڈیا پر بہت فٹنس انفلنسر نظر آتے ہیں کیا ان کی ایڈوائس فالو کرنی چاہیے
ہر ایڈوائس نہیں صرف اتھینٹک اور کوالیفائڈ لوگوں کی بات فالو کرنی چاہیے
صحیح کا ہر باڈی کا رسپانس بھی الگ ہوتا ہے
ہاں جی بالکل کسی اور کی پروگریس کو دیکھ کر خود کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے
ہ کمپیرزن سے اکثر ڈیموٹیویشن ہوتا ہوتا ہے
ہاں فٹنس ایک پرسنل جرنی ہے
ہاو تو چیٹ مل لی توو
ہاں کبھی کبھی لیکن موڈریشن کے ساتھ
مجھے پیزا بہت پسند ہے
مجھے بھی لیکن روز نہیں کھانا چاہیے
بالکل بیلنس کرنا چاہیے
ہ اور فٹنس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر پسندیدہ چیز چھوڑ دی جائے
ہ بس کوانٹیٹی اور فریکوینسی کنٹرول کرنی ہوتی ہے
اگزیکٹلی
تم ورک آؤٹ کے لیے صبح کا وقت پسند کرتے ہو یا شام کا
مجھے صبح پسند ہے دن انرجیٹک اسٹارٹ ہوتا ہے اس لیئے
ہ مجھے تو شام کا وقت زیادہ سوٹ کر کتا
ہاں جو ٹائم کنسسٹینٹلی فالو ہو سکے وہی بیسٹ ہوتا ہے
ٹھیک ہے پھر ابھی آپ فٹنیس پہ بھی دھیان دو اور دھیرے دھیرے ورک آؤٹ کرنا چالو کرو
ٹھیک ہے ضرور اچھا لگا آپ سے بات کر کے
جی مجھے بھی اچھا لگا
ہاں خدا آف